بتاؤ بس وہ تین گنٹے سوتے ہے وہ
ہاں وہ اس کو نیند کم ہے
بڑھیا یار اتنا ہے جلدی تو میں تو نہیں ہو
مسلم میں ہوتا ہے نا فجر صبح کی ٹائم ہوتی ہے نا نماز
ہاں ہاں وہ آپ کو وہ دوسرا سسٹم تھا پھر آپ بھی اٹھتے ہو گے جلدی تو
نہیں میں نہیں اٹھ پاتی ہوں
اچھا اچھا
وہ اٹھتی ہے پھر چائے بنا کے رکھتی ہے پھر میں اٹھتی ہوں پھر میں روٹیاں ووٹیاں بناتی ہوں
صحیح ہے مل کے بھی مل کے سارا کام ہو جاتا جلدی ہے نا جوائنٹ فیملی بھی اچھی ہے وسے آپ کو کون سا فیملی پسند ہے جوجوائن یا پھر نیوکلیر
ہاں میں تو کرتی تھی ویسے ہی لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جوائنٹ ہی فیملی
ہاں جوائن فیملی اچھی ہوتی ہے صحیح ہے اس میں سارے ہوتے ہیں
میرے ہسبینڈ ہے یہ ایک ہی بیٹے ہے ان کے پہلے تھے بڑے بیٹے لیکن وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کو چار سال ہو گئے تھے شادی کو پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی
اچھا لگتا ہے اچ کسی کا پتا بھی تو نہیں چلتا چلو اور بتاؤ لنچ میں کیا بنایا پھر آپ نے
میں نے ٹمیٹو اور نیوٹری بنائی ہے
اچھا اچھا صحیح ہے اب میرے آپ کے سسٹر سےہو گئے پانچ کال یہ والے واپسی ہو جائیں گے پھر مجھے مجھے اور ڈھونڈ لے کے آنا پڑے گا بسے
ہاں اور کیا
ڈھونڈھنے والا کام سب سے اکھا ہے
ہاں اور کیا اب ایمن سے ہی کال کرو وہ اس نے مجھے دیا تھا کسی اس نے چھوٹی بہن کا نمبر دیا تھا مجھے آپ اس کی بہن کا نمبر
ہاں پوچھتی میں مجھے ایک کو چاہیے تو میں انہیں بولوں گی اب نا
اگر میں بولوں گی اس اسی کو تو وہ پھر آپ کو کرے گی ٹھیک ہے اور پھر اس کو کرنا اب جب مجھے کرنا کانٹیکٹ ہوگا اس کے ساتھ تو اب یہ ان کی بہنیں ایئمن کی بہنیں زیادہ بزی رہتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایکچولی اسی لیے
اچھا پھر مطلب ان سے تو میرا کال ویسٹ نہ ہو جائے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر ان کو تو میرا کال ویسٹ ہو جائے گا شاید
نہیں نہیں وہ پہلے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں نا وہ بولتے ہیں ابھی نہیں بزی سیدھے وہ وہ کال والال ایسے نہیں اٹھاتے ہیں پہلے ان کو پتا ہے نا بہن نے بولا ہوگا نا یہ کا ویسٹ ہو جاتا ہے وہ پہلے ہی واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں ابھی بزی
میم آپ ایمان میں ہم خود کیوں نہیں کر سکتے
بولا میں نہیں کر سکتی ہوں اب اس نے مجھے میسج کیا اس نے کیا تھا میری فرینڈ کے ساتھ اس کے ساتھ پانچ کال کمپلیٹ لیکن اپ بولا میں نہیں اب کر سکتی ہوں شاید وہیں سے کسی نے بولا ہوگا آپ نہیں کرنا
ہاں ہو سکتا ہے تو وہ خود بھی کر لے تو ہو جائیں پھر آام سے چھٹی کوول تو
ہاں اور کیا میری فرینڈ کے ساتھ اس نے کیا تھا لیکن ا پہلے میں نے بولا تھا نا یہ میں میں نے اپ کی بہن کو فون کیا وہ بول رہی ہے میں بزی ہوں وہ زیادہ ی رہتی ہے بولا اب میں ہی کرتی لیکن میں نہیں کر پاؤں گی مجھے نہیں میں نہیں کر سکتی ہوں تو آپ میں چھوٹی بہن کا نمبر بھیجوں گی
اچھا اچھا چلو کوئی بات نہیں جیسے جس کے ساتھ ہو جائے تو ٹھیک ہے
ہ آپ لوگ یہ سدہ پ پتا نہیں کون چلا تھا کون ہے یہ
کیا
پروجیکٹ
ہاں پتا نہیں کہاں سے ملتا ہے آئی تھنک ایمار میم کو کہیں سے ملتا ہے یہ پروجیکٹ
ہاں پتا نہیں کہاں سے اس اس نے بولا تھا پچھلے سال بھی کوئی پروجیکٹ لیکن مجھے کچھ ڈاؤٹ لگا پھر میرے ہسبینڈ نے بھی بولا اس میں مت گھسو پھر پیسے کاٹ ہو جاتے ہیں اکاؤنٹ سے غائب ہو جائیں گے پیسے پھر پھر
ایک ریکارڈنگ والا ٹاسک آیا تھا اس میں ریکارڈنگ کرنی تھی سبمٹ کرنا تھا وہ تو ٹاسک اس چھوٹا سا تھا اس سے فور ایٹی روپیز تھے بس
ہاں وہی وہی آیا تھا نا پھر میں نے سوچے شاید فراڈ ہی ہوگا پھر میں نے نہیں کیا
کل سی ہو تھی کیونکہ میں نے اسٹارٹنگ میں ایمار معم ک ساتھ دو تین
ایکچولی ام ایکچولی گارنٹی مت کوئی دیتا ہے د دیکھو ابھی گارنٹی دی حساب نے میں نے دیکھا اسکرین شاٹ سب کو پیسے ملے تب اس اس سے کیا ہولڈ ہوتا ہے ہاں ملتے ہیں پیسے ویسے تو پھر آج کل زیادہ ہی فراڈ ہے
ہوں آج کل بھی فراڈ بھی تو کتنا چل رہا ہے
ایک بار مجھے ایک بار مجھے ایسے ہی کال آئی جیو وہ وہاں سے چڑھا جیو نمبر جیو نمبر سے ہم جیو سے آفس سے بات کر رہے ہیں ا آپ کا سم بند ہونے والے ہیں تو آپ بل بھرو پھر میں نے پتا نہیں کیا کیا ان ان دنوں میرے اکاؤنٹ سے پتا نہیں کیسے تھری تھاوزینڈ کٹ ہو گئے
اچھا ہاں اپ او ٹی پی مت دیا کرو نا بس او ٹی پی نہیں دینا چاہیے جس
ہاں تب سے تو میں کتنی کوشش ہ جب سے وہ میری بہن کو بھی ایسا ہی ہوا
میں نہیں کسی کو دیتی او ٹی پی بھی مت دی ہے اور کسی کو بس باکی سب
ہاں تب مطلب پہلے پہلے پتا ہی نہیں ہوتا تھا یہ
ہاں پہلے آیا نہیں تھا نا پہلے جیسے پہلے کے بچوں کو تو کچھ بھی نہیں بتاتا تھا اب آج کل جیسے جیسے جنریشن چینج ہو رہی ہے نا
زیادہ ہو گیا اس کو بھی کٹ ہو گئے بہت پیسے اکاؤنٹ سے
اچ اچھا اچھا جیسے جیسے جنریشن چینج ہو گئی نہ ویسے ویسے کچھ کچھ نیا چینجیز آ رہے ہیں لائف میں
ہاں اوکے میرے ہسبینڈ بولتے آپ کچھ زیادہ ہی ہے وہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کچھ آپ کو نیٹ کا پتا نئی ہے کل فون کرے تھے میرا چیک فون کر رہے تھے چیک آپ کچھ زیادہ یہ ہو آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے آپ کو کچھ نقصان کرو گی میں نے کہا نہیں نہیں میں نے اپنا ہی اکاؤنٹ دیا ہے اپ مت ٹینشن لو
ہ تو نقصان نہیں ہوتا ہے اس پہ تو نقصان یہ تو بات ہے جب پیسے آئیں گے تب آپ کے ہسبینڈ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں پیسے آ گئے
میں نے دکھایا نا اس کو کال اسی لے اس نے پھر چپی پھر نقصان ہو جاتا ہے نا
نو بجے کل رات کو آئے تھے آپ کے پیسے
کل شام کو مطلب جب ڈنر ہم کر رہے تھے اسی ٹائم میسج آئی
اچ اچھا اچھا میں یہ تو پتا نہیں کب کریڈٹ ہوں گےکب یہ تو چیک بھی نہیں ہو ہے پر چیکنگ کرنے کے لیے میننیمم کتنے دن دن لگتے ہیں
کیا پتا مجھے اب یاد ہی نہیں ہے دو تین دن تو لگتے ہی ہیں م میرے پہلے دس ٹاسک ہو گئے نا کمپلیٹ اس کے بعد مجھے آئی
نہیں میں نے تو پہلے تین ہی کیے تھے مجھے تین کا دو سو سات رو
وہی تو مری میری فرینڈ نے مجھے بولا پت نہیں تمہں کیا ہو گیا دس کیسے آپ نے کی ایسے ہی تو پھر آپ کو پیمنٹ نہیں آئی میں نے کہا پھر ہم پھر ماتنا ہو گئے میرے ساتھ یہی
ہاں
پھر اس نے بولا نہیں ہو آپ ویٹ کرو آئیں گے پھر آگئے
ہاں باقی دیکھو کب آتی ہے پیمنٹ کابھی تو کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہے
ہوں
اور جیسے جیسے پیمنٹ ہوتی ہیں تب تا ویسے ویسے حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہاں پیسے آئیں گے کل
ہاں آپ جب بولتے ہیں نیکسٹ پروجیکٹ اچھا ہے اس میں پیسے اچھے بنتے ہیں
ہاں یہ کمپلیٹ ہوگا تبھی نیکسٹ آئے گا نا
یہ کیسے کم پتا چلے گا کمپلیٹ ہو جائے گا جب سب کو تھرٹی تھری ہو جائیں گے
ہاں پھر اب ب مار میم کو بول دیں گے ہمارے بھائی کمپلیٹ ہو گئے ہیں تمہے نیکسٹ ٹاسک کو سائن کرواؤں تو نیکسٹ ٹاسک کو سائن کروا دیں گے نا
ہمم
ہاں باقی دیکھتے ہیں کتنے کتنے بنتے ہیں پیسے کیا کیا سسٹم ا آتا ہے میں تو میرے پاس دو سو روپے ہی آ ہیں پہ نہیں میرے پاس کب ائیں گے کو گیرا سو روپئے اگئے
ٹوٹل آپ کو کتنے ٹوٹل آئے آپ کو کتنے ٹوٹل آئے
ابھی تک تو مجھے صرف دو سو سات روپئے آئے ہیں میں تو پروسیسنگ میں بھی ابھی تو کچھ
پھر ٹاسک کتنے ہوگے
ٹاسکس میرے ہو گے بیس ہو جائیں گے واپس
پھر ابھی تھری تھری ہنڈریڈ ہی آئے ہیں
ہاں ٹو ہنڈریڈ سیون روپیز
میری چیکنگ نہیں ہو رہی نا میں نے آدھے کل کیے ہیں آدھے پرسوں کیے ہیں تو چیکنگ کرنے میں ہوپ فلی منڈے ٹوزڈے تک تو آئیں گے
ہاں ہاں دو دن دو دن تین دن لگتے ہی چیک ہونے
منڈے ٹیوزڈے تک آ جائیں گے ہو سکتا ہے پروسیسنگ میں باقی ویٹ کرتے ہیں اور تو کیا تو ویٹ ہی کر سکتے ہیں آپا تو
ویٹ کے علاوہ کر بھی کے آ سکتے ہیں
ا آپ کا گھر کیسا ہے مطلب فلیٹ ہے کہیدھے گھر مکان
ن نووا مکان ہے ہمارا لائٹ نہیں ہے
اچھا ٹھیک
ہمم اس سائڈ کاسی ہوتے آپ کے سڈ گھر
گھر اس چسے گھر اپنا اپنا گھر
پراپر اپنا اپنا
ہوں اچھا یہ یہ نا آپ لوگ پوجا وجا نہیں کرتے ہو صبح کے ٹیم
کرتے ہیں ہم پوجا
اب کس اچھ نہیں نہیں ابھی نہیں ہوئے
ہاں
نہیں اب میرے تو ابھی نائن منٹس
ہاں نئے منٹ سے ہی ہوئے مطلب ہونے والے ہے اس کے بعد کال آپ کرو گے
پانچ منٹ ویٹ کرنا
ہاں ہاں کوئی بات نہیں جب آپ فری ہونا بس مجھے میسیج کر دینا دس ہاں ہاں کوئی بات نہیں آرام سے دس منٹ پندرہ منٹ جیسے فری ہو بس میسج کر دینا
اب کسسے اس سے پہلے جو اس سے پہلے جو کال اس سے پہلے جو صبح کی تھی کال اس کو کینے کون سا ہے
جی میں نے اس سے پہلے کسی اور سے کی تھی
ہاں
اس کی چھ سو کچھ کوئنس آے تھے ساتھ
ہاں وہی ہے مجھے بھی ایسے آتے ہیں صرف چھ سو
مجھے میسج کرنا اوکے
اچھا ٹھیک ہے بائے
آٹھ